ہلو
ہلو
ہاں کیسی ہو
ہاں بڑھیا ہوں آپ بتاؤ
ہوں ہاں ٹھیک ہوں تم تو یاد بھی نہیں کرتی ہے سی جی آ گئی آ تو میں یاد
اچھا اور کیا کر رہے تھے
بھول گئی کیا ارے کوشھ نہیں ار بیٹھے ہوئے تھے تمہاری ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی انسٹا پہ اور جو اسٹیٹس پہ بہت بڑھیا ڈانس کر لیتی ہے
نہیں نہیں اتنا بھی نہیں ہاں فنشن تھ نا ابھی ہمارے ریلیشن میں شادی وغیرہ تھی تو بس اسی میں
ریلیشن میں تی سسٹر وغیر
کیا بول رہے ہو
ہلو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سسٹر کی شادی کی جان
ہاں میری مامی سسر کی لڑکی تھی
اچھا اچھا اور بہت بڑھیا تمہارے مچر نے تو اتنا بڑھیا ڈانس کیا تھا ہماری ایک فرینڈ ہے اپ نے ان سے کہا تھا کہیں تے ہاں میں نے دیکھا تھا
اچھا اور کیا کاسے جانا ہوتا ہے ہاں ہسبینڈ بھی کر لیتے ہیں سب کر لیتے
اچھا کیونکہ ا کی کیا شادیا اس مطلب اسٹیٹ میں شادیاں بہت اچھے سے انجوائے کری جاتی ہیں
ہاں
اور آج کل تو ویڈیو ویڈیو نہیں بنا رہی ہو
ہاں آج کل ٹائم نہیں ملتا ہے نا میں شاپ اوپن کری ہوں تو بس وہیں بزی رہ جاتی ہوں دن میں کل جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا
اچھا اور ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ والا کر رہیھی ا اس کا کیا ہوگا سنیوں کی چھوڑی
ہاں وہ میں کر رہی تھی لیکن پھر بیٹھا نہیں بس پولنگ لیڈ یہ وہ سب کچھ میں مزہ نہیں آ رہا تھا مطلب انکم اتنا اچھا نہیں ہو رہا تھا تو پھر سوچا خود کا ہی اسٹارٹ اپ کر لیتے ہیں
ہر سال ہر مہینے اپنے پاس سے پیسہ لگاؤ اس کے بعد وہ ہوتا ہے
ہاں پھر اسی وجہ سے میں نے بھی اسکپ کر دیا تھا
نہیں پتاہ نہیں یہ لوگ کیسے لکھے ہو ہیں اتنے دنوں سے لڑیاں ان کو اچھی سیلری جا رہی ہے کیا ابھی دیکھا تھا لو باہر کہیں ہونے بھی گد سب س
کون
وہ بھی فواد لوگ جو ہے ہمارے جو سینئر ہیں اچھا یہ بات یہ بھی ہے سامان جو ہے من ا بھی کر دیا اور سامان میرے کوالٹی بھی نہیں ہے
ہاں پہلے جیسا کچھ نہیں رہا یہ تو صحیح ہے
اور جیسے پہلے ہم لوگ پکاتے تھے پکانا بھی اچھا ہے لیکن اس طرح رہ اچھا ہے لیکن ہم یہ بھی نوٹس میرے پا پہلے کا سامان تھا اس دیکھا تھا مطلب بس ایک ہی سال کے چھ مہینے او اللہ ایسے بچاتے ہیں کہ بہت بڑھیا ہے اچھا پیسا ارنوں کا ہم لوگ کا بہت ٹائم ہو چکا ہے تم تو بیچ میں جو بھی جاتے
ہاں وہ تو ہے
اور بچے اچھے ہے
ہاں بچے بھی ٹھیک ہے فلحال
اچھا تم نے اپنی خود کی شاپ ڈال لی ہے
ہاں وہ میں اسٹیچنگ گھر پہ ہی کرتی تھی پھر بچے اسکول جانے لگے تھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو اسکول چلے جاتے پھر اس کے بعد میں فری رہتی ہوں تو میں نے سوچا پھر اپنا ہی تھوڑا بہت اسٹارٹ اپ کر لیتے کیکہ اسٹارٹ اپ کریں گے تو تبھی ہوگا ایسے پڑے پڑے تو کچھ نہیں ہوگا
تو ستیچنگ پے آپ ہی ہوگی یا سیکھنا ہوگا
ہاں اسٹیچنگ تو مجھے آتی ہے نا میں کافی ٹائم سے کرتی ہوں
اچھا تو اس کو ویڈیو بنا کے ڈالنا چاہیے تھا اپنے وٹیوب چینل پے یکدم
چلیے وہ والی جو آئی ڈی ہے نا جس پہ آپ جوائنڈ ہو وہ آئی ڈی جو ہے میری وہ پتہ نہیں بین ہو گئی ہے انسٹاگرام سے
اچھا آج کل یہ ایشو ہے انسٹاگرام پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی بند ہو جا رہی ہیں
ہاں میری ہو گئی ہے اسی لیے پھر میں وہ اس میں دوسری آئی ڈی ہے میری میں آپ کو بھیجوں گی ابھی اس پہ میں بنا رہی ہوں اس پہ ڈال رہی ہوں لیکن وہ نہ تو اوپن ہو رہی ہے اور وہ کیا وہ میں نے کیا کرا تھا وہ جو میرے پروفیشنل آئی ڈی تھی نا وہ فیس بک سے لنک تھی اور فیس بک بک اکاؤنٹ جب میرا بین ہوا تھا نا تو وہ بھی بین ہو گی بول رہی ہے کہ کچھ کوڈ اسکم یہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ایشو بتا رہے کتنی بار میں نے مطلب کمپلینٹ سبمٹ کری ہے لیکن وہ واپس نہیں آ رہی ہے آئی ٹی
جب کہ اس میں کافی تمہارے فالوورس بھی ہو گئے تھے اچھے خاصے ہوگئے تھے تمہارے تب سے تو وہ بہت پرانی آئی ڈی تھی نا تمہاری تو
ہاں پرانی آئی ڈی تھی پھر میں نے کہا آپ جانے ہی دو کیا ہی کر سکتے ہیں
ہاں ادھر ہو رہا ہے سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور ار پردیش میں تو کافی ویڈیوز اپنا گنے بھی دیک توپ وہاں کے ویڈیوز سب ویسے ایک بات کہیں تو اپنے لائف میں بڑا
کیا بول رہے ہو آواز آپ کی کٹ کٹ کے آرہی ہے
ہم کہہ رہے ہیں ویسے تم اپنی لائف میں بہت انجوائے کر رہی ہو یہی بات ہم نے اپنی ایک دوست سے بولا تھا ہم نے وہ اپنی لائف میں بڑا انجوائے تھا گھومنا پھرنا
انجو ہی لگتا ہے میم اوپر سے تو دکھاوٹ دکھاوٹ میں تو سب انجوہے لگتا ہے
ہاں جی جی صحیح بات ہے نہیں جیسے پھر بھی گھوم پھیر رہی ہی اپنا کیڑا بھی لیے جا رہے ہیں بچ چھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اور ہیئت کارڈ بہت اچھی اچھی پہ کام کر رہے تو اچھا رسپانس آ رہا ہے ا وہ کما رہے ہیں ارن کر رہے ہیں
ہاں
پتا نہیں پھر پیسہ آنے لگے
اور آپ کا کیسا کیا چل رہا ہے
ہمارا بس کچھ نہیں ایسے ہی بس فری رہتے ہیں کوئی کام کی بات نہیں ہم نے ڈریس لئے ہم نے بنے لیکن ہم سیٹ نہیں کر پائے
ہاں
ہوں
اچھا پیسہ ہی نہیں متا اور اس سے زیادہ اپنے پاس سے ہر مہینہ نکل جاتا دو ہزار روپئے سامان مکاؤ بھی کر دھیرے دھیرے سب بیک ہو ہے اب ان لوگ کو پتا نہیں کیسے آئے گی اسز تمہارے ساتھ آڈر کرو
ہوں
اور تم بتاؤ بس یہ جتنا شاپ کھولڈ اپنے گھر کے پاس ہی کھولا ہوگا شاپ
ہاں گھر کے پاس نہیں ہے تھوڑا پانچ منٹ کی دوری پہ ہے
تو روز صبح کام کرنے چلیے آتی ہوکیا
ہاں صبح گھر کا کام نیپ اٹا کے بچوں کو اسکول بھیج کے پھر شاپ پہ آ جاتی ہوں پھر دن میں بچے کو ایک بچے کو لینے جانا پڑتا ہے چھوٹا ہے ابھی اور بڑا والا تو آ جاتا ہے وہ تھوڑا دور جاتا ہے سٹی میں تو بس میں آ جاتا ہے وہ
اچھا
ہمم
اور ہسبینڈ بھی صبح چلے جاتے ہیں ان کے آفس میں
ہاں ہسبینڈ بھی دس گیارہ بجے چلے ہی جاتے ہیں پھر ہم لوگ ساتھ میں ہی نکل جاتے اپنی ڈیوٹی جاتے ہیں ہم میں شوپ پہ آ جاتی ہوں
بڑی مہنے پڑ ہو گرمی تو کیا حال ہے
گرمیاں تو پوچھو نہیں ابھی خوب ہو رہی ہے
ہاں اس ایریے میں گرمی ہوتی بھی بہت ہے نا
ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے کیا بتائے اپ کو اتنا مطلب پریشان ہو جاتے ہیں ابھی پوچھو مت اے سی بی فیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور زیادہ چلائے تو زکام ہو جاتا ہے
تا ہے ارے ای سے بھی تو بل بھی تو اتا ہے ڈھیروں بس چلاو کر تو ادھر جب ہم لوگ کی سائڈ ادھر گرمی پڑ رہی ہے تو اس سائڈ تو بہت رہتی ہےر اچھا تم سارے کپڑے مطلب اسٹچ کر لیتی ہیں اپ
ہاں
اور آپ کی بہن کی شادی ہو گئی
ہاں میری ایک بہن کی تو شادی ہو گئی تھی نا
اچھا جو ب بناا تھاس وغیرہ کی ڈیڈی تھی تو آپ کے فیس سے مل رہی تھی بہن آپ کی ایسے لگاتا ہے یہ آپ کی سسٹر ہے
وہ ن ابھی ابھی گرم ابھی جو میں نے ڈالی تھی اس گرمی میں وہ والی
ہاں ہاں
وہ میری ننن تھی مامی سسر کی لڑکی تھی ہاں ہاں بوڈی اس کی میری جیسی تی ہے اور سکل بھی تھوڑا بہت میرے جیسے ہی اتاا ہے
اچھا اپ لوگ جو ہیں سب لوگ ڈانس کر لیتے ہیں اپ کے بھابھی ابھی سب لوگ ہیں کوئی وہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے
نہیں کوئی ایشو نہیں ہمارے یہاں میل فیمیل ساتھ میں بھی کر لیتے کوئی ایشو نہیں ہے
اور گھونگٹ پڑا ہونا چاہیے سرف
ہاں گھونگٹ ہو اور بھلی ہم لوگ دیور کے ساتھ بھی ڈانس کر لیتے ہیں ہسبینڈ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں اور ساس سسر سب ساتھ میں بھی کر لیتے ہیں مطلب گروپ ڈانس بھی کر لیتے ہیں
ہم لوگ کو وہ ہم کو وہ اسے بہت پسند ا رہ ہے جو تمہارے ہسبینڈ سب کو لے لے کر ا رہے ہیں تمہیں لے کر ائے پھر کسی اور کو لے کر ائے خوب مستی سے ڈانس کرنے پڑے
اچھا چلو اپ مجھے ریٹرن کرو پ رہ نا ٹائم ہو گیا ہے اوکے